بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان اور سب بتائیے سب خیریت ہے
جی بھائی جان سب خیریت ہے اپ اپنا بتائیے اپ کا سب خیریت ہے
ہاں سب خیریت سے ادھر کیسا چل رہا ہے ماحول
ادھر کا بھائی جان ماحول تو اچھا ہے لیکن گرمی بہت زیادہ ہے بھائی جان
امی امی ابو لوگ کیسے ہیں
امی ابو لوگ ہیں بھائی جان خیریت ہے سب بڑھیا ہے بھائی جان امی ابو امی اج بنا ہے یہ بھائی جان بریانی سمجھ
اچھا
بہت لذیذ تھا بھائی جان بہت مطلب مزہ اگیا ہے جی بھائی جان بہت لذیذ تھا مزہ اگیا
ہم بھی اج ہم بھی ا جائے کسی ہیں ادھر کرنا سیکھ نان سیکھ یہ سب ہوتا ہیں حیدرآبادی ہو
جی بھائی جان
اوہی کھا کر ائے ہیں ابھی ڈال رہے ہیں سجاد مصالے دار ہوتا ہے اس کو کھانے سے تھوڑا اپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے پرابلم ا سکتی ہے
جی دقت ا سکتی ہے بھائی جان جی اور بتائیے نام امی ابو جان لوگ ٹھیک ہیں سب خیریت اچھا اچھا بھائی اور بتائیے نا بھائی جان ادھر ادھر اپ کے یہاں کا موسم کیسا چل رہا ہے بھائی جان
ادھر کا موسم بہت اچھا ہے بھائی جان
اور مطلب ہوا بار ہے یہ کہ نہیں بھائی جان
نہیں نہیں ہوا چل رہی ہے اور ام کا سیزن ہے اپ سمجھ سکتے ہیں عام اور لیچی کا سیزن ہے
اچھا تو عام عام اور لیچی کھائیں کہ نہیں بھائی جان
نہیں ابھی نکلنا ہے اس کا نکالنا شروع ہوا ہے
جی
ابھی شروعات ہوئی ہے اچھی ادھر کا تو عام کرنا سن بہت اچھا اور اپ بھی جانتے ہیں میٹھی میٹھی امی نکلتی ہے
جی بھائی جان اور مطلب ام میں اپ کا مطلب اپ کو کون سا عام ادھی پسند ہے بھائی جان
ارے وہ وال مو نہیں چلتا ہے ہم لوگ یہاں وہی والا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے نا۔
جاردہ۔
اہا۔
کیسا رہتے ہے بھیا۔
اس میں بتانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کی سواد ہی لزیز ہوتی ہے اپ سمجھ سکتے ہو۔
جی جی یہ تو بات ہے بھائی جان صحیح بولیں ہیں آپ بتانے کا بھی ضرورت نہیں۔ اتنا لذیذ ہوتا ہے بھائی جان ہم بھی کھائیں وہ بھی۔ دیکھیے بھائی جان میرا جو فیورٹ ہے آم نا۔ مطلب پسندیدہ آم ہے۔ وہ ہے دو۔ دو طرح کی ایک ہے جر دار یہ جو اپ ابھی بولیں ہیں۔ اور‌۔ اور ایک جو وہ ہوتا ہے نا بیجو کام چھوٹا چھوٹا۔
ہا ہا ہا چھوٹا والا جو اتا ہے۔
تو بھائی جان کیا ہی بات بولے پراکرتی کے روپ سے اتنا مطلب لذیذ لگتا ہے کھانے میں۔ انے انے عامک۔ یس۔ ایک اچھا مطلب اس عام کا سواد مطلب ان آمو کےادکتم الگ ہی ہوتا ہے پراکرتی کے روپ سےہی اس کو پراگرتی نے۔ پردان کیا ہے وہ چیز مطلب بھائی جان۔ کیا بولوں۔
اچھا۔
آپ کبھی کھایے ہے کہ نہیں بھائی جان۔
نہیں نہیں ہم بہت بار کھا چکے ہے۔
بیجو کا آم کھا چکے ہیں۔
ہاں۔
تو کیسا لگتا ہے بھائی جان۔
سواد بہت اچھا ہوتا ہے اس کا رس جو ہوتا ہے بہت میٹھا میٹھا ہوتا ہیں۔
اچھا اپ ملاتے ہوں گے ان آمو سے۔ مطلب مطلب الگ ہوتے ہیں۔
ہم ہم۔
اور بتائیے نا بھائی جان کہی گھومنے ومنے جانا ہے کہ نہیں بھیجان بھائی جان لوگ کے ساتھ۔ اچھا مطلب بھائی جان لوگوں کے ساتھ کی اکیلے بھائی جان جانا ہے۔
نہیں اکیلے کیسے جائیں گے اکیلے بھینا۔
تھوڑا مشکل ہے نا بھائی جان۔
ہاں من لگنا بھی تو چاہیے نا وہ اکیلے جائیے گا وہاں پے ایسے اپ ائیے نا یہاں پے ہم لوگ چلیں گے ساتھ میں۔
ٹھیک ہے بھائی جان ائیں گے اور عید می مطلب کیا کیا بنانے کا سوچ رہے ہے بھائی جان۔
ہم کو تو عید میں بریانی پسند ہے وہ بھی مٹن بریانی۔
او اچھا سوایہ بنے گی بھائی جان سی سویا بنے گی بھائی جان۔
وہتو میٹھے میں ہو گیا نا بلکہ میں مصالحے دار میں بولا ہوں مجھے مصالحے دار میں بریانی بہو زیادہ پسند ہے
اچھا بھائی جان مجھے بھی تو بریانی بہت لذیذ لگ یہ بہت پسند ہے بھائی جان کیا بتایا ہے اپ کو اج امی بنائی تھی اتنا لذیذ لگ رہا تھا مطلب بہت اچھا لگا بھائی جان اپ کو مطلب مٹن بریانی پسند ہے کہ چکن
نہیں نہیں یہ مٹن بریانی بہت پسند ہے
اچھا بھائی جان مطلب مٹن بریانی میں ران جو ہوتا ہے وہ پسند ہے کہ مطلب کلیجہ کا ہڈی جو ہوتا ہے وہ
نہیں نہیں کل لے جائے گا اور نلی جو ہوتا ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ لذیز لگتا ہے
جی یہ مطلب اپ کا پسند میرا پسند تھوڑا تھوڑا ملتا جلتا ہے
ہے اب دوست ہیں تو ملے گا نہیں
ہم ملے گا ہی
اور سب خیریت ہے نا امی ابو لوگ کیسے ہیں
جی بھائی جان امی کا تھوڑا بھائی جان کیا بتایا گرمی اتنا ہے کی تھوڑا طبیعت خراب رہتا امی کا تو دعوی ہوا بھائی جان دیے ہیں تو اب مطلب ٹھیک ہے تھوڑا راحت ہے بھائی جان کیونکہ گرمی بہت بہت بھیانک طریقہ سے پڑھ رہا ہے بھائی جان
ہے ہے
ہے بارش یورش سب بند ہو گیا ایسا مطلب دو دن پہلے بارش ہوا تھا اب وہ بھی بند ہو گیا بھائی
جی جی
اس کے لیے اب مطلب جو کمزور سریر کا مطلب ادمی ہے اس کے لیے اور کٹھنائی ہو رہی ہے بھائی جان
جی جی
جی اس کے لیے طبیعت خراب ہو گیا تھا امی کا دیے ہیں دعوی کھانا کھا لی ہے بریانی کھا کر وسرام کر رہی ہے
اچھا
جی امی ابو لوگ جی بھائی جان میرا بھی طبیعت ایک دم ٹھیک ہے بھائی جان خیریت ہے اور بتائیے نا بھائی پڑھائی بڑھائی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی جان
نہیں نہیں پڑھائی ابھی بند ہے ابھی ورک کر رہے ہیں
اچھا مطلب کچھ کام کر رہا ہے نا بھائی
کچھ مطلب سیکھ رہے ہیں کہ مطلب ورک کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں
اتا نہیں ایسی بنانا اتا ہے اسی سروسنگ کر دیتا ہوں اچھے سے مطلب مشتی بھی ہوں اس کا
جی مطلب وہیں بناتے ہیں وہیں سیکھ رہے ہیں نا اچھا بھائی جان مطلب اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہوں گے
نہیں بہت اچھا کمائی ہو جاتا ہے ادھر سادن بھی بھوک جاتا ہے اور گرمی ہے اپ سمجھ سکتے ہیں ا چکی ہے تو بہت زیادہ ہم کو کام مل جاتا ہے تو ہم لوگ کر لیتے ہیں
جی بھائی جان اور اور بتائیں پڑھائی میں مطلب کس کلاس میں ہے بھائی جان اپ کس اچھا میرا بھائی جان
واری کمپلیٹ کیے ہیں
جی جی
اچھا بھائی جان اور مطلب کچھ نیا ہنر سیکھ رہے ہیں نا
ا اردوسی فارسی بھی سیکھ رہے ہیں اردو بھی سیکھ رہے ہیں ائیے ماضی چلا جائے گا ساتھ میں اس میں اس میں اچھا پڑھائی ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں
جی بھائی اماں جی مطلب ماجد میں جانے سے بہت خوشی ملتی ہے
بہت زیادہ
انند ملتا ہے
جی بھائی جان پورا مطلب ٹینشن مطلب گول ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا سب خیریت سے رکھے اپ کو کو کہہ رہی ہے نا اور بتائیے نا بھائی کہیں مطلب کیا کام کر رہے ہیں ابھی بھائی
بولیں نا اس والا کام
اچھا اور مطلب گھر کے اس پاس کوئی ادھا لگائیں کتنی
اچھا اور اور کسی چیز کا پیل نہیں لگایا
نہیں جگہ کا قومی ہے نا ادھر
بھگوانی اور پھول مطلب ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
کچھ صاحب ہیں جو اپ بول رہے ہیں نا ہم تو اپ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں
جی بھائی جان دیکھیں نیا مطلب کچھ مطلب پھول لگا
گاؤں میں جا ہی نہیں رہے ہیں جوہے میں سر میرا اور ادھر سے تو ہو نہیں سکتا جو بھی ہے گھر کا لکڑتا ہوگا امی ابو ہیں کھالا ہے بھائی لوگ ہیں وہیں سے کرتے ہیں اب خود سے جو کرنا ہوگا جائیں گے تب
جی بھائی جان جائیں گے تو ابھی باہر ہے نا بھائی
جی
لگانے کا سوچ رہے ہیں ام کا پودا لگا دے گی اور مطلب ام کا کوزہ پپیتا کا پودا لگا دے پھر دیوال دیوال کے جری نہیں ہوتا ہے بھائی جان اس نے کچھ کچھ انیک طرح کے انیک قسم کے مطلب پھول لگا دے جیسے گندہ کا پھول ہو گیا اور ان کا پھول ہو گیا مطلب اور کانیر کا پھول ہو گیا یہ سب لگا دے بھائی جان اور نیمبو کا پیر لگانا ہے پیچھے سائیڈ کا جو حصہ بچا ہوا ہے وہ سب کھا لیا ہے اس میں مطلب کچھ کام نہیں ہوتا سوچ رہے ہیں اس میں اس نے نیمبو کا پودا لگا دی پھر کیلا کا پودا لگا دے کیونکہ کیلا جو ہوتا ہے وہ ساری کے لیے مطلب
ہاں لبیک انرجی ملتی ہے مطلب طاقت جو ہوتا ہے نا
جی بھائی جان
تاریخ کا جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا بیکاز بہت جلدی ہوتا ہے سمجھیں
جی بھائی جان مضبوطی ملتی ہے
بہت زیادہ موجود ڈی ملتی ہے
جی اور بے ایام کرنے
یہ سب کر کرتے ہیں صبح چار بجے میرا دن چار بجے اٹھتے ہیں تو ساڑھے چھ بجے تک یہیں کرتے ہیں اس کے بعد ہو کر کھا پی کر اللہ تعالی سے مل کر امی ابو امی ابو سے بات کر کے امی ابو سے بات کر کر تب ہم جاتے ہیں اپنے کام پر
جی ایم پی ایم غور سے میں جو کیلا لیا جاتا ہے وہ اتنا مطلب بند ہو جائے بھائی جان سریر کے لیے سریر کے ساتھ
جی بھائی جان بول رہے تھے بول رہے تھے بھائی جان کو یہ تھوڑا بھوجن کرنا ہے اپ بولے تو ہم جو ہے بھوجن کر لی
جی جی بھائی جان اللہ حافظ بھائی جان باتیں کر کے بہت جی بھائی جان سب خیریت ہے بھائی جان اللہ حافظ